ہیلو ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور بتائیے آپ خیریت سے
جی ہم خیریت میں آپ بتائیے آپ خیریت
ماشاء اللہ بہت شکریہ اللہ کا
جی آپ کے گھر میں آپ کے امی ابو سب کے خیریت میں
جی جی
آپ کے گھر میں آپ کے امی ابو سب کھی رہتنے
ماشاء اللہ سے میرے والدین بہت اچھے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں آپ کے گھر کیا حال فال ہے
جی ہمارے بھی خیریت میں ہی اللہ کا شکر اللہ کی مہربانی میں
جی بہت اچھی بات ہے الحمد للہ
نیکی اور بتائیے آپ
آپ کا آپ کی جو آواز ہے بہت مدی مدی سےی آ رہی ہے مطلب بہت کم آ رہی ہے
جی بولیے کب بولیے ہیلو
ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو
جی آپ کے ادھر سے کیا پتا کچھ شور آ رہا ہے تو آپ
نہیں نہیں میرے طرف تو صرف کولر چل رہا ہے اور کوئی بھی ایکسٹرا سور نہیں ہے
جی بولیے اب آ رہے اچھے سےوات
ہاں ٹھیک ہے
جی بولیے تو میں اسے بول رہا تھا آپ کے ادھر موسم کیسا ہو رہا ہے آج
موسم بہت گرمی ہے بٹ ہو گیا کوئی نہیں الجست ہال میں رکھے وہی اچھا ہے
جی بالکل اللہ کی یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر کبھی گرمی ہوتی ہے تو کبھی ٹھنڈ جیسا موسم ہوتا ہے کبھی بارش جیسا ہوتا ہے
جی جی جی
تو اپن آج بات کریں گے اپنا ٹاپک رہے گا ایک طریقے سے موبائل یوز میں اس موبائل کو یوز جی بالکل مطلب کہ اس میں اپن یہ سمجھیں گے کہ موبائل کا یوز ہمیں کم کرنا چاہیے یا پھر زیادہ کرنا چاہیے موبائل سے موبائل کو اگر زیادہ یوز کریں گے تو اپ اپن کو کیا نقصان ہے اور موبائلیز سے اپنے کو کیا فائدے تو میم آپ کچھ فرمائیں گے یا پھر میں بولوں پہلے
ہ آپ شروع کریے پھر میں میں بتاتی ہوں آ
جی بالکل تو میں بول رہا تھا کہ موبائل ایک آج کی دنیا کا ایک ایسا الیکٹرانک اپکرن بنی گیا ہے جو ہر ہر ویکتی کے لیے یہ ایک طریقے سے لابھ دائک بھی ہے اور دشپرھاؤ بھی ہے کیونکہ ہر ویکتی ایک موبائل کے بنا بالکل رہ نہیں سکتا موبائل کے اتنے آدی ہو چکے ہیں ویکتی کہ ان سے موبائل لے لو آپ وہ اس موبائل کے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتے
جی جی جی جی بالکل درست فرمایا آپ
جی اور آج کل موبائل سے مطلب کہ اپن کو بہت زیادہ فائدے بھی ہو رہے ہیں فائدے کیسے ہو رہے کہ مان لیجے آپ اپنی فیملی سے مطلب آؤٹ سائڈ مطلب کہ اپنی فیملی سے دور رہتے ہو آپ آپ ان سے کبھی کبھی ملنے کے لیے جاتے ہو آپ کا ملنا نہیں ہوتا تو آپ کیا کرتے ہو موبائل کے دوارا ویڈیو کالنگ یا اوڈیو ووائس میسیج پ آپن موج
جی جی
آپ بات کر سکتے ہو ان سے اپنے من کو ہلکا کر سکتے ہو اور جو جو اپنے شکشا منتری شکشاا وباگ کے دوارا جو ویبسائڈیں ہوتی ہے جیسے کہ ابھی بچوں کو پڑھنے کے لیے ٹوشن کی آوشکتا ہوتی ہے اور مان لیجیے آپ کے گھر سے ٹوسن کلاسز بہت زیادہ دور ہے اور آپ اپنے بچوں کو ادھر تک لے جانے آنے لے جانے میں مطلب مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہو کہ شکشا منتری کی بہت سی ایسی ویب سائٹیں ہیں جہاں سے آپ اپنے بچے کو ایک آن لائن کورس دلا سکتے ہو جس شیپ کے آپ کا بچہ گھر بیٹھے بیٹھے اچھے سے پڑھائی کر سکتا ہے اور اس میں ناک تو آپ کو آنے لے جانے کی کچھ کچھ ایکسٹرا چارج نہیں لگتا اس میں وہ اس سے کہ موبائل کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہے جی جی کچھ فرمائیے گی آپ
ہ تو دراصل آپ نے جو بھی کچھ بتایا آپ نے صحیح بولا بٹ
اب جو چیزیں ہمیں نعمت کی طرح ملی ہیں اللہ سے اب لوگ اگر اسے یو نو نعمت سے کی طرح نہ دیکھ کے اسے ایک آلس کا ذریعہ بنا لیا ہے ایک بے روزگاری کا ذریعہ بنا لیا ہے تو یہ سب جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی بہت ہی فضول ہیں یہ ایکچولی ہمارے ہمارے دماغ کا ہی کچرا ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے جو چیزوں کو نعمت کی طرح ہمیں دیا ہے ہم ان چیزوں کو فضول فضول طریقے سے یوز کر رہے ہیں ایک اپنے لیے جسٹ ایک یو نو انٹرٹینمنٹ کا اس سے ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارا ٹائم پاس ہو جائے بٹ نہیں جب کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ملتی ہے جیسے فون فون ایک نعمت ہی اللہ کی طرف سے ہماری زندگی آسان کرنے کے لیئے لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے اسے ایک غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں ہمیں اسے اپنی بھلائی کے لیے یوز کرنا چاہیے ہم نے اس کو ایک ٹائم پاس کا ذریعہ بنا لیا ہے تو اس کے لیے تو بس یہی ہے کہ جو ہمارے اماں جانیں ابا جانے ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جو ریلیٹیو ہوتے ہیں تو ان کو بڑھتے ہوئے بچے جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں کھانا کھان کے لیے بھی فون چاہیے ہوتا ہے اسکرول کرنے کے لیے
تو ان سب چیزوں کے لیے اگر آپ کے جو بڑے ہیں بڑے بزرگ ہیں آپ کے ماں باپ ہیں ہے نا آپ کے والدین یدی آپ کو دھیان دیں گے آپ کو صحی طریقے سے لے کے جائیں گے سمجھائیں گے سکھائیں گے اور صحیح تعلیم ملے گی تو بے شک ممکن ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک صحیح پرورش کی طرف صحیح طریقوں کی طرف جائیں گے
تو میرا کچھ ایسا ماننا ہے اس چیز پہ
جی آپ نے دیکھا ہوگا موبائل سے اپنا کام اتنا آسان ہو چکا ہے کہ لوگ دن دن پر دن پر ڈے مطلب کہ آلسی ہوتے جا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کسی بھی چیز اگر بازار سے لانا ہوتا ہے تو وہ آن لائن چیزیں ان آڈر کر کے منگوا لیتے
جی جی جی جی جی اس لیے یہ سب اپنے شریر کو ایک جو کہتے ہیں نا کہ آپ خراب کر رہے ہیں ایسے بولتے ہیں نا آپ خراب کر رہے ہیں تو بس وہی چیز ہے ایک درستی جا رہی ہے ہر چھوٹی چیز کے لیے اگر آپ آج کے جو بچے ہیں ہمارے جیسے ایج کے خاص طور سے اڈلٹس کو آپ دیکھیے کتنے کمزور ہوتے ہیں تھوڑا کام نہیں کرتے ہیں وہ بس تھکا تھکاوٹ فیل کرنے لگتے ہیں اب یہ اتنی سویدھاؤں میں اتنی نعمتوں میں اگر آپ پلو گے تو پھر آپ اسی طریقے کے رزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے نا تو بہتر یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ خود کی باڈی چلائیے آپ اپنے اپنے اپنے ایٹ لیسٹ اپنے کاموں کے لیے ذمہ داری محسوس کیجیے آپ کے جو والدین ہیں وہ آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کا یاد دلائیں ہر ایک بڑھتی عمر کے ساتھ ترنت آپ کو اتنی نعبتوں سے اتنی اتنی اچھی چیزوں سے نہ نواز دیں کہ بالکل بچے آالت سے بھرے ہو جائیں وقت وقت پہ بچوں کو چیزیں دیکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن ایک چھوٹی عمر سے ہر چیز ایک ساتھ دے دینا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے خیر باقی یہ تو سمجھ سمجھ ہے لوگوں کے اپنے کے بچوں کو کس طریقے سے مطلب ایک پرورش دینی ہے
جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا جب پرانے زمانے میں موبائل وغیرہ کچھ ہو کچھ نہیں ہوتا تھا تو پہلے کے بچے کیا کرتے تھے اپنے گلی محلے کے بچے ہوتے جو پڑوسی بچے ہوتے ہیں وہ ایک جگہ ایکتری تو کر ان انیک پرکار کے گیم کھیلتے تھے جن سے کہ ان کی ایکسرسائز کثرت ایسی چیزیں ہوا کرتی تھی تو ان کا کیا شریر ایک طریقے سے تندرست رہتا تھا ان میں باگ دوڑ ہوتی تھی نروس رہتا تھا وہ ایکٹیو بھی رہ راتے ہے بالکل بے شک آپ نے بالکل
بیماری ہاری سے دور رہتے تھے صحت صحت مند رہتے تھے درست رہتے تھے
بچ کیا کر رہے ہیں کہ موبائل کے کن کیا کرتے ہیں کہ اپنے فرینڈ کو آن لائن گیم کھیلتے تو اس کے اندر انوائٹ کر لیا اور ایک ساتھ گھر میں بیٹھ کے موبائل کھیلیں گے تو ان سے کیا ہوتا ہے ان شارییرک مانس نک سنتلن ہوتا ہے وہ بھی بگڑتا ہے کیونکہ موبائل سے ایک ایسی کرنیں نکلتی ہے جو اپنے ب برین پہ جا کے اثر ڈالتی ہے جس سے کہ اپنے شریر میں بہت سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں کیکہ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جو ہوتے تھے وہ مطلب کہ موبائل کے کن بھی انیک ویکتی ہوتے ہیں جو پاگل ہو جاتے کیونکہ ان میں سے ایسی ترنگیں نکلتی ہے جو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے سیدھے اپنے مستشک مطلب کہ برینڈ کے اندر یہ سائڈ افیکٹ ہوتی ہے ان سے بہت زیادہ نقصاناتمک ہوتے ہیں
بالکل درست فرما آپ نے صحت کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے اینڈ ان سب اس فون کی وجہ سے صرف صحت کہ جو برے طریقے ہیں برے سائڈ ہیں اس میں صرف اضافہ ہی دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے اور باقی تو جتنا بھی ہو سک کہ یہ جو آج کے بچے ہیں انہیں ان فون جیسی چیزوں سے دور رکھنا ہی بہتر ہے باقی اب یہ تو میں نے جیسا پہلے بولا کہ جو والدین ہیں یہ صرف ان کے حق پہ ہے ان کے بس پہ ہے کہ وہ اپنے بچوں جو وہ ان چیزوں سے کتنا دور رکھ پاتے ہیں
جی بالکل لیکن آپ بول رہے ہو کہ بچوں کو دور رکھنا چاہیے تو ان کو دور رکھنے سے پہلے اگر آپ ان کو موبائل کا یوز کر رہے ہو تو ان کو پہلے موبائل کے بارے میں کچھ سکھانا چاہیے کہ بیٹے اس ان چیزوں سے اپنے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کچھ فراڈ ہو سکتا ہے اپنے ساتھ تو اس موبائل کو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اپ نے ساودانی کے ساتھ چلانا
جی جی بالکل صحیح بتایا آپ نے
جی آپ سے جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے خدا اللہ حافظ
کھانا ہوگیا آپ کا
جی ہو گیا آپ کا ہو گیا
جی جی کھانا ہو گیا ہے اور بس سب ٹھیک ہے بس آپ آرام فرمانے ہی جا رہے تھے باقی اللہ نے رات کے لیے نیند دی ہے
اچ
تو اب ہو گیا سونا ہے تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے خسام دی
رات تو اللہ نے اس لیے دی ہے کیونک ویکتی جو سارے دن بھر کام کرتے ہیں تو شام کو ان کے
جی جی جی بالکل بالل بالکل درست فرمایا آپ نے اللہ تو بہت رحیم اور بہت کریم ہے اللہ تو اپنے بندوں کو جتنا سمجھ تا انا تو کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے خیر بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کر کے بالکل ایسی بات اور بھی ہوتی رہیں گی کسی اور نئے نئے مدعوں پہ باقی اللہ آپ ا السلام علیکم
وعلیکم السلام خدا خود آپ ہیس اپنا خیال رکھیے گا
خدا حافظ آپ بھی عفی امان اللہ حاظ
جی